ہلو آواز آ رہی آواز آ رہی آپ ک مری
آگ بار گ
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
میں کہیا جی سے ہوں آپ سناؤ
کیریئر سے کیا فرمائ گے آپ کا ہاں بالکل خیریت آپ فرما سے ہے تھینک یوی
کول ہم سب ٹھیک ہے آج ک آج کل آج کل ہر انسان کی ہاں بالکل آج کل ہر انسان کی زندگی میں موبائل کا کتنا ہو گیا ہے نا حصہ بن گیا ہے موبائل
بالکل ا کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ فون کے بنا تو کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا
ا بالکل بالکل بالکل یہی ہو رہا ہے نا کہ کون بچے فون سے بگڑ رہے ہیں فون ہمارے لیے اچھا بھی ہے
اور خراب بھی ہے وہ تو بچوں کو اس سامنے والے پر نربر کرتا ہے کہ آپ کو اچھی چیزیں سکارنا ہے کہ خراب چیز ہے سمے سمے کا چیز پر کریں گے تو سب چیزیں اچھی ہی رہتی ہے اب دیر ب پورا فون لے کے بیٹھے رہیں گے تو وہ چیز تو خراب ہی ہے
ہاں بالکل بالکل میں ویسے ہمیں مووبائل کی مدد سے ہم کتنی بھی دور بیٹھے لوگ اسے آسانی سے وہ رابطہ
بات کر سکتے ہیں اور ویڈیو کالنگ پر بھی بات کر سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں میسج وغیرہ بھی بھیج سکتے ہیں فون وغیرہ سے آن لائن بیٹھے بیٹھے کوئی بھی سامان منگا سکتے کافی چیزیں فائدہ بھی ہے گھر بیٹھے بیٹھے کافی چیزیں آ بھی جات ہے اب تو فریج اے سی مہنگی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آن لائن منگا لیتے ہیں
بالکل بالکل پہلے صحی کہا آپ نے پہلے کے لوگ تھے وہ پیغام سے وہ بھیجا کرتے تھے خط بھیجا کرتے تھے پیغام بھیجا کرتے تھے ابھی تو ایک منٹ میں ہی پیغام بھیگ جاتا ہے نا فون سے آسان بھی ہو گئی ہے زندگی جینا ہماری روز مرہ کی زندگی بہت آ ری شان ہو گئی ہے موبائل سے
روزمرہ کی زندگی میں دیکھا جائے تو فون کافی آوشکتا ہو گئی یہ کافی چیزیں گھر بیٹھے بیٹھے آسانی سے ہی ہو جاتا ہے نہ تو پہلے کے سمے میں ایک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے اتنی لمبی لمبی لائن لگانی پڑتی تھی اب تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی اکاؤنٹ وغیرہ کھل جاتا ہے اتنی سویدھا ہو گئی ہے آج کل فون وغیرہ وغیرہ میں
بالکل موبائل صر بات کرنے کے لیے تھوڑی نہا ہوتا ہے بلکہ تعلیم کے کے لیے بھی بہت فائے مند ہوتے اچھی تعلیم بھی ملتی ہے
بالکل یہ تو بات آپ نے بالکل صحیح فرمائے گی تعلیم وغیرہ کے لیے چیزیں کے لیے بھی کافی صحیح ہے گھر بیٹھے بیٹھے چاہو تو بہت طرح طرح کے کورس وغیرہ بھی آتا وہ سیکھ سکتے ہو نئی نئی طرح کی بھاشائیں سیکھ سک ہو جو چیزیں نہیں آتی ہے وہ بھی سب سیکھ سکتے ہو کھانا بنانا نہیں آتا تو یوٹیوب وغیرہ پہ جاؤ ویڈیو ڈالوتا طرح طرح کے ویڈیو بھی آ جاتے تو کافی چیزیں آسان ہوگی کافی چیزیں سیکھ بھی سکتے فون وغیرہ سے
بس اس سے کا یہ زندگی بہت بت آسان ہو گئی ہے موبائل سے اور اس کے غلط یوج بھی ہے نقصان بھی ہو جاتے ہیں نا اس کے
کہتے ن کہ ایک سکے کے دو پہیئے ہوتے ہیں تو ویسا ہی ہے فون ایک طرف سے دیکھا جائے تو اچھا بھی ہے اور لوگ ہے کہ ایک طرف سے دیکھا جائے تو خراب بھی ہے چھوٹے چھوے بچوں کو دیکو فون وغیرہ کی کتنی عادتیں ہو گئی ہے دن بھر کھانا کھانے کے سمے دیکھا جائے تو فون لے کے ہی کھاتے ہیں نا بنا فون لیے تو وہ لوگ کھانا بھی نہیں کھاتے
ہاں ایک ج تو عام بات ہو گئی ہے بچوں کے لیے ہر گھر کا یہی ماحول ہے کہ وہاں پر نا بچے ہیں وہ کھانا فون دے کر ہی کھاتے ہیں ابھی جس کا زیادہ استعمال کیا جائے تو اس سے وقت برباد ہوتا ہے وقت جضایا ہو دائیں موبائل فون سے
اس سے تو وقت جایا بھی ہوتا ہے اوپر سے صحت بھی خراب ہوتی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو چشمے لگ جاتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھنے سے ان کا شریر بھی موٹاپا وغیرہ بھی آنے لگ جاتے ایک جگہ بیٹھنے سے باہر کے کھیلنے جاتے ہی نہیں ہے جو باہر کھیلنے کا سمے ہوتا ہے وہ پورا سم ٹی وی یا فون وغیرہ دیکھنے میں ہی ان کا سمے چلا جاتا ہے اور آنکھ اتنا پاس میں فون دیکھتے کہ ان کی روشنیاں بھی دھیرے دھیرے جا رہی ہے
بالکل بالکل کئی کئی گھنٹوں تک بچے سوشل میڈیا پر مغلول رہنے لگے ہیں اس سے رہنے سے وقت جضایا ہو رہا ہے پریشانیاں ہو رہی ہیں سمجھداریوں کا ابھی بچوں کو یہ علم ہی نہیں ہے نا کہ کہ ہمیں کتنا دیکھنا ہے کتنا نہیں دیکھنا ہے
بالکل وہ تو ان کا یہ ایسا ہے کہ پورا دن دے دیتےنے تو پورا دن بنا کھائے پیئے بھی دیکھ سکتے ہیں ان میں اتنا ہمت ہے یہ پورا کھانا کھانا وغیرہ تیاگ دیں گے اور پورا فون وغیرہ میں ہی لگے رہیں گے ان ان میں اتنی شکتی آ گئی آج کل اور کئی کئی بچوں کو ہم نے دیکھا ہے بھی ایک فون وغیرہ سے کاف اچھی اچھی تعلیم وغہ بھی لے لیتے ہم نے تو نیوز وغیرہ میں دیکھا تھا کہ پندرہ سولہ سال کے بچے تو ایپ وغیرہ بناتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا کورس وغیرہ کر لیتے ہیں کافی چھوٹی اسی عمر میں کافی کچھ سیکھ بھی جاتے ہیں فون وغیرہ سے اور یہاں تک بھی دیکھا ہے کافی بچے فون وغیرہ سے اپنا سمے برباد بھی کرتے رہتے ہیں ان سے ان کوئی سیکھ ملتی نہیں بھی مطلب کا کچھ نہ کچھ دیکھ ہی رہتے ہیں جس کی وجہ سےب سمے بھی برباد ہوتا ہی رہتا ہے
جی ہاں ضرور ضرورت کے مطابق استعمال کرنا بہتر طریقہ ہوتا ہے اس سے آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کا سیمت حساب سے اور اپنا سمے سے اور اس کا استعمال کرو یہ اچھی عادت ہوتے ہوئے پر یہ نہیں ہے کہ سارا دن آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹو رہو اپنا وقت خراب کرو
بالکل یہ اس سب طریقے سے دیکھا جائے تو وقت وغیرہ ہی خراب ہوتا ہے جو فون کا صحیح استعمال کرے تو ان کے لیے تو کافی اچھا ہے تو کافی چیزیں سیکھنے کو ملتا ہے اور کئی جگہ دیکھا جائے تو فون کا کافی غلط اپیوگ بھی کیا جاتا ہے
بالکل ویسے ہاں موبائل فون سے نا تصویریں لینا بھی آسان ہوگا گیا ہے اپنی یادوں کو پاس میں رکھو ہر لمحہ اس میں تصویروں میں قید کر کے رکھا جا سکتا ہے ویڈیو بنا کے رکھو اپنے کبھی بھی یاد جا کر لو ویسے اچھا بھی ہو گیا ہے نا آ آسان ہو گئی ہے زندگی بہت
ہاں یہ بات آپ نے بالکل صحیح فرمیا کہ آپ نے دس سال پہلے بھی اپ نے جو فوٹو لیا ہوا تو وہ ابھی تک بھی ہوگا
بالکل انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی تو ہاں جی بالکل انٹرنیٹ کی وجہ سے تو دنیا کے معلومات ہوتی ہے کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں کیا نہیں چل رہا ہے
بالکل یہ بات نے بالکل صحیح فرمائی پھر وہ فوٹو وغیرہ دس سال پہلے بھی لے آ رہا تھا اور ابھی بھی لے آ رہا تھا پھر دیکھ دیکھ کے کافی خوشی ملتی ہے کہ پہلے ہم کیسے تھے اور اب کیسے ہیں
ہاں بالکل بالکل پر کبھی کبھی موبائل پر پریشانیاں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں خبر خراب ہو جاتے ہیں غلط وہ جانکاری اس سے ساابدھان رہنا چاہیے موبائل پر کیونکہ آج کل فراڈ فراڈ بھی بہت تو اکاؤنٹ سے پیسے وغیرہ کٹ جاتی ہے نا قتیں ہو رہی ہیں
تو جانکار تو ہونا ہی چاہیے تاکہ جو سامنے والا ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے تو ہم ان سے بچ سکے کسی چیز کی بھی مطلب کی او ٹی پی وغیرہ وغیرہ تو بالکل
ہاں اس بالکل اس چیز کا ہمیں معلومات ہونا چاہیے کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے اپنی باتوں میں مغلول نہیں رہنا چاہیے سامنے باتوں کی بات سامنے والے کی باتوں میں آپ فون پہ مغلول ہو جاؤ گے تو پھر وہ فراڈ کر ہی دے گا آپ سے او ٹی پی وغیرہ لے کے
بالکل اور انجان نمبروں سے انجان لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے فون وغیرہ میں کبھی انجان نمبر آ جاتی ہے تو بات وات بھی نہیں کرنا چاہیے وہ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھا کافی فراڈ وغیرہ بھی ہوتے کسی چیز کا بھی مان لو کہ ڈیلیوری والا آیا ہے اس کے نام سے او ٹی پی وغیرہ لے لیتے اور ا دو منٹ میں دیکھا جائے تو بینک بیلنس خالی بھی ہو جاتا ہے
ہاں دقتیں تو بہت وری ہے نا پر یہ اپنی کمیش ہوتی ہے اپنی حساب سے زندگی جیو نا طریقے سے وقت کا سمے پر ب کرو یقین نہ کریں کسی پر
ب بالکل یہ بات نے بالکل صحی فرمائی ہے جانکار تو رہنا ہی چاہیے یہ سب چیزوں سے کہ کبھی بھی کسی کو بھی کبھی بھی فراڈ وغیرہ ہو سکتا ہے تو کیسے بھی یہ نمبر وغیرہ آ تو کوئی بھی او ٹی پی وغیرہ مانگے تو بالکل بھی نہیں دینا
نہیں فون پہ بالکل ہی چیز ہے استعمال نہیں کرنی چاہیے زیادہ سمے نہیں بتانا چاہیے موبائل پر زندگی خراب بھی کرتاک تھا اچھی چیزیں بت چیز ہے تو خراب بھی ہو سکتا پ ع سے
بالکل ایسا دیکھا جائے تو جتنی ضرورت ہو تو اتنا ہی استعمال کرے جتنا ہو سکے فون وغیرہ کا دن بھر فون وغیرہ میں بھی رہنا خراب ہی بات ہوتی ہے ایک تو آنکھیں خراب ہوتی ہے صحت خراب ہوتا ہے سمے کی بربادی ہوتی کچھ سیکھنے کو بھی نہیں ملتا ہے
ہاں ہاں ہاں بالکل بس بچوں کی آن لائن پڑھائییا ہوگئی ہے نا ان کے لیے پڑھائی کے لیے معلومات حاصل کر سکتے ہیں آن لائن کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے اور اپنا ضرورت کا سامان ضرورت کی چیزیں پوری کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ چوبیس گھنٹے سوسل میڈیا پر ایکٹیو رہو اس سے دقتیں بڑھ جاتی ہیں نا ہم ہی پھنس جاتے ہیں اس میں
بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر دیکھا جائے تو چھٹے چھوٹے بچے کا سوشل میڈیا وغیرہ پ اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ سب تو وغیرہ بین ہی کر دینا چاہیے جب سے اٹھارہ بیس سال کی عمر آ جائے تب تک تو اکاؤنٹ وغیرہ بنانا ہی نہیں تھی سوشل میڈیا سے یہ سب سے کتنی خرابیاں ہوتی ہے بچے دن بھر اسی میں ہی لگے رہتے ہیں
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا وقت کے حساب سے موبائل کا یوج کرنا چاہیے ہمیں صحیح استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے موبائل کو
بالکل صحیح ذمہ داری سے کریں گے سمے کریں گے تو فون ہمارے لیے کافی ضرورت کی چیزیں ہے اب دن بھر فون وغیرہ پہ لے کے بیٹھیں گے تو ہمارا اسے سمے ہی برباد ہونے والا اس سے کچھ ملے گا تو ہے نہیں صرف سمے برباد ہوگا
بالکل بالکل سحی فرمایا آپ نے آج مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ کے گت آپ سے گپتگو بہت دلچسپ رہی
بالکل ہم کو بھی بہت ہی اچھا لگا چلیے شکریہ
شری اللہ حافظ
خدا حافظلہ حاظ